ہلو
وعلیکم السلام بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
سلام علیکم وعلیکم السلام و علیکم السلام بھ جان
وعلیکم السلام و علیکم السلام
ہاں یہ بھائی ج نے بولی ہے کیا ارف فرمایا ہے آپ نے
بالکل فران اور سالم کی اسچت سنجیدہ اور ادبی انداز زبان میں آدھنک جیون کی ضرورت حیثیحت پر ایک مکمل اس بات چیت کی رفتار تھوڑی دمی بچور تمیں اور گہرے ٹھہراؤ والی ہوگی آج ہم ذائقہ سنسکرتی اور انسانیت کے بارے میں گفتگو کریں گے رفتار کا ذائقہ آاش پڑ اور بدلتی تہذیب السلام علیکم اور نمسکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست فرحان امید ج آپ سب خریت سے ہوں گے
ہاں جی بھائی جان بالکل سب خہری آاتتے ہیں
ہ
تو جی بائی جان بالکل بالکل سلیم بھائی آپ نے بالکل صحیح نبز پکڑی ہے آج ہماری پوری زندگی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اس کا سیدھا اثر ہماری تھالی پر پڑ رہا ہے اس لیے آج کی ہماری یہشش گپتگو اس کی موج موجو فاسٹ فوڈ ہماری ضرورت ہماری مجبوری ہماری صحت کی بربادی بکن فاسٹ فوڈ شروعات اور وقت کی قلت ہاں جی بائی جان
ہلو
ہاں جی بھائی جس بولی بھائی ہو
ہاں جی بھائی جان بالکل سالم بھائی آپ نے بالکل صحیح نبز پکڑی ہے آج ہماری پوری زندگی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے ٹھیک ا اس کا اثر ہماری تھالی پر پڑا ہے اس لیے آج کی ہماری یہ وشش گفتگو اسی موضوع پر ہے فاسٹ فوڈ ہماری ضرورت ہماری مجبوری یا ہماری صحت کی بربادی فاسٹ فوڈ کی شروعات اور وقت کی قلت
جی بھائی جان جی ہاں کمال ہاں جی بھائی جان آپ آپ نے بالکل
ج
ان نو سے پانچ کی نوکریوں میں بن گیا مہلاائیں اور پوش دونوں گھر سے سے باہر کام کرنے لگے تو رسوئی میں گھنٹوں بتانے کا وقت اچانک انن بڑی بڑی کم اپنیوں نے جنہوں نے ہمیں دو منٹ میں کھانا تیار کر کے دین کا وعدہ کیا
ج فران بھائی اگر ہم غور کریں تو فاسٹ فوڈ کوئی آسمان سے ٹپی ہوئی چیز نہیں ہے اس کی شروعات انسانی ضرورت اور ادیوگک کرانتی کے ساتھ ہوئی جب انسان کے پاس وقت کی کمی ہونے لگی اور کام کا دباؤ بڑھنے لگا جی ہاں آپ نے پہلے جو بات بتائی تھی وہ ایک دم درست بتائی تھی فرمایا تھا اور کمال کی بات دیکھیے کہ جو کھانا کبھی ایک مجبوری یا سہلیت کے طور پر شروع ہوا تھا آج وہ ایک اسٹیٹس سگل اور لت بن چکا ہے آج ویکینڈس پر باہر جا کر برگر پا یا فرائی کھانا ہماری جیون شیلی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے بھاگ دو جیسے سواد کا چکروو اور سائنس
لیکن سالم بھائی یہاں ایک لیکن سالم بھائی یہاں ایک بڑا سوال اٹھتا ہے آخر اس کھانے میں ایسا کیا جاتو ہے کہ ب بچے ہو یا بڑے ایک بار اس کی عادت لگ جائے تو گھر کی دال روٹی چی لگنے لگتی ہیں
جی بھائی جان آپ نے بالکل فنان بھائی آپ نے بالکل درست بات کہی ہے اس کے پیچھے کوئی جادو نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ویگانک چالک ہے جسے بلس پوائنٹ کہا جاتا ہے ان فاسٹ فوڈس میں نمک چینی اور فیٹ کا ایک ایسا سٹیک کمبینیشن ملایا جاتا ہے جو سیدھے ہمارے دماغ کے ڈوپامی یعنی ہیپپی ہارمون کو ٹریگر کرتا ہے بالکل جب آپ ایک کرسپی فرینچ فرائی یا پیزا کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہیں تو دماغ کو ترنت ایک ریوارڈ ملتا ہے کڑی سچائی یہ ہے کہ ان کانوں کو اس طرح سے انجینئر کیا جاتا کہ آپ ایک بائٹ کھانے کے بعد خود کو روک نہ سکیں اسے گریونگ کہتے ہیں بھک نہیں
ہاں ہاں بھائی جان یہ تو بہت خرابنی بات ہے سالم بھائی ہم جسے صرف سواد سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں ہماری صحت کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش جیسا ہے آج ہم
جی ہاں قرآن میں ہے اس فاسٹ فوڈ میں چھپے ہوئے دو سب سے بڑے نقصان ہے میدا اور ٹرانسورت ہمارا شریر قدرتی چیزوں کو پچانے کے لیے بنا ہے لیکن جب ہم لگاتار ریفائنڈ آئل اور پریبزرویٹو سے بڑا کھانا پیٹ میں ڈالتے ہیں تو ہمارا لیور اور ہمارا پورا سسٹم ٹھیک نہیں لگتا ہے
اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم کچ چیز کو سنا کر دیتے ہیں بھائی جان کی یہ ہمارے پاس چائے کے کا چشمہ لڑا ہوا ہے اور ہمارے بزرگ کا کرتے تھ پہلا سکھ نروگی کہایا لیکن آج ہم نے پہلا سکھ جیو کے سواد کو بنا دیا ہے
لیکن فرحان ویا میں ایک اور بات جڑنا چاہوں گا ایسا نہیں ہے کہ ہماری ہندوستانی تہذیب میں جلدی بننے نوالا کھانا یا اسٹریٹ فوڈ نہیں تھا ہمارا اپنا بھی ایک فاسٹ فوڈ کا اتہس رہا ہے
ارے واہ یہ تو آپ نے بہت پتی کی بات کہی ہمارے یہاں پوہا اڈلی ٹوکلا کتو کا سربت یا منڈی مسالہ یہ سبھی تو منٹوں میں تیار ہونے سوال کھانے ہیں
بالکل فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا پارمپرک فاسٹ فوڈ صحت سے بھرپور تھا اڈلی میں فرمنٹیشن کی گوبی تھی جو پیٹ کے لیے اچھی ہے ستو میں پروٹین تھا کووا میں کاربوہائڈریٹ اور سبزیاں تھیں اس انمول کانے کو فیش کہ کر پیچھے چھوڑ دیا اور چم کے الٹرا پروسسڈ کچرے کو کل مان کر اپنا لیا
بائی جان سمسیا پرت ہم نے کافی تفصیل سے بات کر لی ہے لیکن ہمارے سننے والے سوچ رہی ہوں گی کہ
پچہ ہزار
توڑ بھری زندگی میں آخر راستہ کیا ہے کام کے بیچ روز تین گھنٹے رسوئی میں بتانا تو ممکن نہیں ہے بھائی جان
ہاں جی بھ جان راستہ بہت سیدھا ہے پران سنتلن اور جاگروکتا ہمیں پوری طرح سے سنیاسی بننے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ مہینے میں ایک یا دو بار اپنی پسند کا پیزا یاگ کھاتے ہیں تو وہ زہر نہیں بنے گا لیکن برگو اس کی عادت مت بنائیے
ہاں بھائی جانی یعنی مائنڈ فری جب بھی ہم کھائےیں تو اپنی تھالی سے پوچھے ٹھیک کیا تم مجھے طاقت دے رہی ہو یا بیماری
بالکل درست اور دوسری بات ویکینڈ پر تھوڑی سی میل پلاننگ کر کے ہم گھر کے کھانے خب جٹپٹ اور سوادشٹ بنا سکتے ہیں بچوں کو ڈانٹنے کے بجائے انہیں گھر میں ہی ہلتی برگر بناکر دیا جا سکتا ہے بدلاؤ کی شروعات رسوئی سے ہی ہوگی
جی بھائی جان آپ نے بالکل درست فرمایا جناب میں تو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی کھان پان کو صحت کے انوسار اس استتی میں ڈال لینا چاہیے جس کے انوسار ہماری جیون میں اس پر کوئی پرتکول پرمان یا کوئی پرمپ
بی سب فر ہی اصلی ذائقہ رفتار میں نہیں بلکہ سکون اور تندرستی میں ہے اگر صحت ہی نہیں رہے گی تو اس کامیابی اور اس رفتار کا کیا
جی بھائی جان جی بھائی جان ہماریے اس تو گ گولو گفتگو کا اس آنند آپ نے ک لیا ہے ا میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ آگے ایسے ہی بات ہوتی رہے
بالکل آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ
ا آپ م آپ بائی جن کود تو